کیا السلام و علیکم
وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہو یار ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں یار میں بھی بھلا چنگا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ کے والد اور والدین کیسے ہیں
ہاں بھائی جان وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے ہیں اللہ کے اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سب کیسے آپ کہ والد صاحب امی جان بھائی جان بہن کیسے ہیں وہ سب
اللہ کا شکر ہے اللہ رحم و کرم سے سارے ٹھیک ہیں میرے والد بھی ٹھیک ہے میرے والدین بھی ٹھیک ہے ہاں ابھی کھانے کی ہی بات ہو رہی تھی مری امی مجھے بلا رہی تھی کھانا کھانے لیکن میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں اس کے بعد
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا تو میں نے سوچا آپ سے بیٹھا ہی ہوں تو پہلے آ سے ہی کچھ بات کر لوں کچھ جانکاری حاصل کر لوں تو بائی چانس میں سوچ رہا تھا آج کل ماڈرن زمانہ ہے لوگ زیادہ سے زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آف لائن شاپ ان کو تو بول ہی گئے ہیں تو میں نے سوچا انیں پہ بات کرتے ہیں
اچھا موضوع ہے بات کرنے کے لیے کیونکہ اگر آپ آپ کو پتاہ ہی ہوگا جو آج کے لیے آن لائن کا جو یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اس سے یہی ہو چکا ہے کہ انسان کو فرق چیزوں میں کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اور جو ہمارے دکاندار ہے آف لائن والے وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ان کی کارکردگی میں بڑی متاثرات اس سے آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہے تو آف لائن بھی کرے کبھی کبھی
ہاں بھائی جان تو آج کے دور میں شاپنگ ہماری روز کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے تو پہلے لوگ ہر چیز خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی شاپنگ کرنا ممکن ہو گیا ہے نا تو اس لیے آج ہم دو طریقوں کی شاپنگ دیکھتے ہیں مطلب کہ ایک تو آج کل نیا زمانے کا آن لائن شاپنگ ہے جو ہم فون سے ہی خرید لیتے ہیں اور آف لائن شاپنگ جو ہم کرتے کیا کرتے تھے ابھی بھی آدے لوگ کرتے میں مارکیٹ میں جاتے ہیں وہی سے وہ سامان خرید کے لاتے ہیں تو دونوں کے مطلب کہ اپنے فوائد بھی ہے اور کچھ نقصانات بھی ہیں نا تو آن لائن شاپنگ کیا ہے میرے بھائی آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ پر چیزیں خریدنا ہم گھر بیٹھے موں کے کپڑے جووتے کتابیں موبائل اور گھریلو سامان اور بہت دوسری چیزیں منگوا سکتے ہیں نا تو صرف کچھ منٹوں میں آڈر ہو جاتا وہ بھی سام مطلب کہ سامان ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے
ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو جہاں آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی کو آسان اور آرام دہ بنا دیا ہے وہیں اس کے کے کچھ بہت بڑے نقصانات بھی ہیں اکثر لوگ سکرین پر چمکتی ہوئی چیزیں دیکھ کر خرید تو لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں پھتاوا ہوتا ہے آن لائن شاپنگ جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ دھوکا دہی ہوتا ہے بہت دفعہ جو چیز تصویر میں دکھائی جاتی ہے اصل میں وہ ویسی نہیں ہوتی ہے اسے عام زبان میں ایکسپکٹیشن ورسز ریئلٹی کا دھوکہ کہا جاتا ہے برانڈ کے نام پر انسان کو کاپی یا سستی چیزیں بیچ دی جاتی ہے جب آپ دکان پر جاتے ہیں تو کپڑے چھو کر اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسا کپڑا ہے اچھا ہے کہ نہیں اور کپڑے پہچان کر اس کا دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا سائز وغیرہ کیسا ہے آن لائن شاپنگ میں یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کپڑوں اور جوتوں کے سائز میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے فیبرک جو ہوتا ہے اس ب جو میٹیریل ہوتا ہے وہ نکلی ہو جاتا ہے کبھی کبھار ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ وہاں پہ درج ہوتا تا ہے تو یہ ساری چیزیں ہے جو اس کے نقصانات ہیں آن لائن شاپنگ کے
ہاں بھچان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے نقصانات بتائے میں فائدے بتاؤں گا کہ آن لائن شاپنگ کی کون سے فائدے ہیں س مجھے بھی تھوڑے سے نقصاناتپ کے بارے میں پتا تو سب سے پہلے آن لائن شاپنگ کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلے وہ دب بچت ہے مارے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وقت ہمیں بچ جاتا ہے تو دوسرا فائدہ آسان مطلب کہ آسان ہے یہ آن لائن شاپنگ کرنا ہم جن ہو یا رات کسی بھی وقت شاپنگ کر سکتے ہیں مطلب کہ ایسا ڈر نہیں دکان مت بند ہو گئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں تیسرا فائدہ میرے بھائی یہ ہے کیا زیادہ انتخاب ہے ایک ہی جگہ پر وہ چیز کیجیے اور بہت سےی برانڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کلتے نہیں ہیں تو ایسے تھک جاتے تھے دکان پہ دکان گزرنا تو مطلب کہ چوتھا فائدہ ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ اور آفرز ملتے ہیں آن لائن شاپنگ کے تو آن لائن شاپنگ اکثر آن لائن شاپنگ پہ اکثر سیل چلتی رہتی ہے ج سے پیسہ م بچ جاتا ہے اور کیا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے مختلف چیزوں کی قیمت ملب کا مقبول مطالبہ کر سکتے ہیں اور جو بہتر لگے وہ خرید سکیں ہے نا تو اسی ہاں ل شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہے جو کہ مجھے پتا ہے ہر چیز کو دو پہلو ہوتے ہیں آن لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہے کبھی کبھی تصویر میں چیزیں اچ لگتی ہے لیکن اصل میں ویسی نہیں ہوتی جو آپ نے ابھی ابھی کہا مجھے بہت ہی اچھی بات لگی تو کبھی سائز یا رنگ غلط آ جاتا ہے کبھی سامان دیر سے پہنچتا ہے اگر کسی ملک غیر بھروسے مند ویب سائٹ سے شاپنگ کی جائے تو دھوکا بھی مل سکتا ہے نا اس لیے ہمیں ہمیشہ بھروسم ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی چاہے اور آڈر آڈر دینے سے پہے بھی وہ ضروری چیک کرنے جاہیں یہ ہے نا بھائی جان تو اب آپ مجھے بتایا کہ آف لائن شاپنگ کا کیا لگتا ہے آپ کو آف لائن شاپنگ کیا کیا ہوتی ہے
آف لائن شاپنگ کا تو بہت سارے فائدے ہے اگر آپ دیکھ پاؤ گے کیونکہ انسان جب دکان پر جاتا ہے اپنے ہاتھ میں چیزیں لیتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا چیزیں لے رہا ہوں اس اس کا سائز کیسا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے تو انسان اصل سے فرق کر پاتا ہے جبکہ انسان انسان جب آن لائن شاپنگ کرتا ہے تب انسان کو اتنی چیزیں فرق کرنے کو نہیں ملتی آف لائن شاپنگ ایک اچھا ذریعہ ہے کرنے کے لیے جس سے ہم آ مارکیٹ یا دکان سے شاپنگ کرنا کہتے ہیں جیسے صدیوں پرانوں جو کہ سدیا پرانا طریقہ ہے اور شاپ نگ کے آنے کے باوجود اس طریقے کی اپنی ایک الگ اہمیت اور مزہ ہے جیسا کہ آپ کو پت ہی ہوگا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہاتھوں سے چھو کر چیک کرتے ہیں کپڑوں کا فیبرک ہو جوتوں کا مٹیریل ہو یا کوئی بھی کوالٹی آ کو دیکھنی ہوتی ہے وہ آپ کو مخصوص پت چلتا ہے پل جا پت چل جاتی ہے اب کپڑے یا جوتے خریدنے سے پہلے انہیں پہن کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سائز اور فٹنگ آپ پر کیسی لگ رہی ہے اس سے آپ اگر اس کو واپس کرنا چاہو گے تو اس وہ بھی آپ اس کا بھی آپ کو جھنجھٹ نہیں لینا پڑے گا جو کہ آن لائن شاپنگ میں رہتا ہے
ہاں بھائین تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی سے سات آف لائن شاپنگ مطلبیت مطلب ہے کہ ہم خود بازاریا دکان زیادہ تر چی کلتے ہیں ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی جان سکتے ہیں فیبر جان سکتے ہیں کیا مانا لگتے ہیں کوئی پسند انے بھرپور تو سب کی یہ بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کپڑے پہن کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز ٹھیک ہے یا نہیں کہیں پہ پٹافٹا مت ہے وہ دکان والے سے بات کر کے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ اور جب فورا پوچھ سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سامنے اسی وقت ملک کیوں مل جاتا ہے وہ ہمیں تو اسی اس طرح جیسے آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات ہیں اسی طرح آف لائن شاپنگ بھی کچھ نقصانات ہے تو آف لائن شاپنگ میں بازار جانا پڑتا ہے جس میں وقت اور محنت لکتی ہے تو کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتے کبھی ٹریفک کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی ہمیں جلنی پڑتی ہے ہر دکان پر ہر چیز نہیں ملتا کبھی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہر جگہ سیل بھی نہیں ہوتی ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے آن لائن اور آ شاپگ کا بکان کیا م کون سا بہتر ہے اور
یہ تو وقتی طور پر انسان کو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس وقت ہے اور وہ اس کے پاس گاڑیاں وغیرہ بہت ساری چیزیں موبائل ہے تو اس کو چاہیے کہ آف لائن شاپنگ کی وہ کرے اور اگر اس کو گھومنا یا سفر کرنا بھی اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے آف شاپنگ اچھی ہے بلکہ اگر کوئی انسان بیمار ہے ہے یا اس کو اچھا نہیں لگتا باہر جانا اور یہ ساری جھنجٹوں سے اس کو تفریح کا اٹھتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ آن لائن ہی شاپنگ کرے کیونکہ آن لائن شاپنگ میں انسان گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں چیزوں کی خرید فروخ کر سکتا ہے اس میں یہ جھنجٹ نہیں رہتا کہ پہلے آپ کو دکان پہ جانا پڑتا ہے پھر وہاں پر آپ پہلے چیزیں دیکھتے ہو اس کے بعد اگر پسند نہیں آیا تو بہت س ڈھیڑھ ساری دک دکانوں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے بلکہ آن لائن شاپنگ پہ آپ بس اپنے موبائل پہ ہوتے ہو اور بس اسکرول کر کے آپ دیکھ پاتے ہو کہ مجھے کون سی چیزیں پسند آ رہی ہے کون سی چیزیں نہیں پسند آ رہی ہے اور بس گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چیزیں م مل جاتی ہے تو یہ تو اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہو وہ آپ کو کتنی جلدی چاہیے اور آپ آپ سفر کا کے کتنے شوق ہیں ین ہو آپ کو سفر کرنا اچھا لگتا ہے اور آپ کے پاس وقت کتنا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو کہ اگر کسی کے پاس وقت کم ہو اور وہ گھر بیٹھے شاپنگ کرنا چاہتا ہو تو شاپنگ بہتر ہے میں اگر کسی کو کوالٹی دیکھنی ہو صحیح چیک کرنا ہو یا فورا سامان چاہیے تو اپ شاپنگ زیادہ بہتر ہے تو یہ دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ مطلب کہ اہمیت رکھتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر شاپنگ کرنی چاہی ضرورت کی چیزیں خریدنی چاہے آن لائن شاپنگ کرتی ہے وقت بھروسے م ویب سائٹ استعمال کرنا چاہیے ہمیں تو وہ اپنی معلومات اور پیسے کو محفوظ رکھنی چاہی تو اور شاپنگ سے پہلے قیمت اور کوالٹی کا مقالبہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اکثر میں کیا آخر میں جاین لن شپنگ ائ شاپنگوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں کوئی بھی طریقہ برا نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت اپنے وقت اور اپنی بجٹ کو مطلب کہ دھیان میں رکھنا چاہے
چاہیں اور اسی سے بھی استعمال کرنا چاہے بھائی
تو اسی کے سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ میں رہے بائے اللہ حاظ